ہیلو
ہیلو
السلام وعلیکم کیسے ہو
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں
آج صبح میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی صفائی کرنے کے بعد کیمرہ اتنا خوشنما اور پرسکون لگ رہا تھا کا کہ دل خوش ہو گیا
صفائی صرف گھر کو خوبصورت نہیں بناتی بلکہ انسان کے ذہن اور دل کو بھی سکون دیتی ہے ہماری دن اسلام میں بھی صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے
جی ہاں امی ہمیشہ کہتی ہے کہ صاف سترہ گھر اللہ کی نعمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس لیے ہمیں روزانہ تھوڑی تھوڑی سب ائی کرنا کرتے رہنا چاہیے
جی ہوں میری امی بھی یہی کہتی ہیں اگر روز تھوڑی تربیت اور صفائی رکھی جائے تو گھر کبھی بکھرا ہوا نہیں لگتا اور کام بھی آسان ہو جاتا ہے
ا مجھے اپنے کمرے کی چیزوں چیزیں مدزبن رکھنا بہت پسند ہے کتابیں اپنی جگہ کپڑے اپنی جگہ اور باقی سامان اپنی جگہ ہو تو ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے
بالکل جب چیزیں بہترین پڑی ہو تو آدھا وقت انہیں ڈھونڈتے بےترب بھی پڑی ہو تو آدھا وقت انہیں ڈھونڈنے میں نکل جاتا ہے اس لیے میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص جگہ پر رکھو
ہاں کیا تم روز اپنے کمرے کی صفائی کرتی ہو
جی ہاں صبح بستر ٹھیک کرنا میز صاف کرنا اور کیمرے میں جھاڑو لگانا میری روز کی عادت ہے اس سے کمرہ ہمیشہ صاف اور خوشگوار لگتا ہے
اچھا یہ بہت اچھی عادت ہے میں بھی ہر صبح بستر ٹھیک کر کے دن کی شروعات کرتی ہوں اس سے پورے دن ایک مقصد مؤ موصط احساس بنا رہتا ہے
ہاں اور رسوئی کی صفائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے میری امی کہتی ہے کہ کھانا بنانے کی جگہ ہمیشہ صاف ہونی چاہیے
صحیح کہا اگرف صفا اگر رسوئی صاف نہ ہو تو کیڑے مکوڑے آنے لگتے ہیں اور صحت پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے
ہاں مجھے برتن دھونے کے بعد سنک کو بھی صاف کرنا پسند ہے اس سے رسوئی اور بھی زیادہ نفیس اور سندر دکھائی دیتی ہے
واہ یہ تو بہت اچھی عادت ہے میری چھوٹی بہن کبھی کبھی اپنا سامان ادھر ادھر چھوڑ دیتی ہے پھر امی اسے صفائی اور کرنے کی اہمیت سمجھاتی ہے
صحیح کہا اگر رسوئی صاف نہ ہو تو کیڑے مکوڑے آنے لگتے ہیں اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے
ہاں صفائی کی اور اچھی بات یہ ہے کہ اس سے انسان کا مزاج بھی اچھا رہتا ہے گندگی دیکھ کر کبھی کبھی چڑچڑاپن ہونے لگتا ہے
بالکل صاف ماحول انسان کو تر و تازہ محسوس کراتا ہے اسی لیے اسکول گھر مسجد اور آس پاس کی جگہ کو بھی صاف رکھنا چاہیے
ہاں ہماری گلی میں کچھ لوگ کوڑا ادھر ادھر فیک دیتے ہیں مجھے یہ عادت بالکل پسند نہیں ہے
ہاں صحیح کہا مجھے بھی نہیں ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور کوڑا ہمیشہ ڈسٹ بن میں ج ڈالنا چاہیے
ہاں ہاں اگر ہر ویکتی صفائی کا دھیان رکھے تو ہمارا محلہ اور شہر دونوں زیادہ خوبصورت اور صاف دکھائی دیں گے
بالکل صفائی صرف اپنے گھر تک نہیں سیمت ہونی چاہیے بلکہ پورے مو ماحول کو ماحول کا بھی خیال رکھنا چاہیے
ہاں مجھے پودے کے آس پاس صفائی رکھنا بھی اچھا لگتا ہے صاف ستھرا باغیچہ بہت دل خوش کرتا ہے
اور پودوں کو پانی دینے کے بعد ان کی ہریالی دیکھ کر کو دیکھ کر دل کو بھی بڑی مسرت ملتی ہے
ہاں میری امی کہتی ہے کہ صفائی ایک اچھی خصلت ہے جو انسان اچھے کردار کو دکھاتی ہے
جی ہاں اور جب مہمان گھر آتے ہیں تو اور صاف ستھرا گھر دیکھ کر انہیں بھی اچھا محسوس ہوتا ہے
ہاں مجھے یاد ہے کہ عید سے پہلے ہم سب مل کر پورے گھر کی اچھی صفائی کرتے ہیں اس سمے گھر میں ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے
ہاں ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے پردے دھوئے جاتے ہیں فرنیچر صاف کیا جاتا ہے اور ہر کونا چم چمکنے لگتا ہے
سچ مچ صفائی کے بعد گھر بالکل نیا سا لگنے لگتا ہے
ہاں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صاف ماحول میں عباد دت اور پڑھائی دونوں میں دل زیادہ لگتا ہے
ہاں صحیح کہااں جب کمرہ صاف ہو تو پڑھائی کرنے کا بھی الگ ہی لطط آتا ہے
ہاں اسی لیے ہمیں روزانہ تھوڑی تھوڑی صفائی کی عادت ڈالنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین دینی چاہیے
ہاں بالکل صفائی صحت سکون اور خوبصورتی تینوں کے لیے ضروری ہے
بالکل صحیح کہا تم نے صفائی صحت سکون بھی دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی صفائی کو آدھا ایمان کہا جاتا ہے
ہاں صفائی کی بہت ساری اچھی عادتیں بھی ہے کہ ہمیں روز صفائی کرنی چاہیے کوڑا ادھر ادھر نہیں فینکنا چاہیے جیسے ہمارا گھر ہے ویسے ہمارا محلہ بھی ہے تو ہمیں اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کوڑا ادھر ادھر نہ پھینکے
بالکل صحیح کہا صفائی کو ہمیں اپنی عادت بنانا ہی چاہیے کیونکہ ہم صفائی کو اپنی عاد دت بنائیں گے تو ہم بھی سوستھ رہیں گے اور اچھے رہیں گے
ہاں بالکل صحیح کہا تم نے یہ بت اچھی عادت بہت اچھی عادت ہے سبیرے اٹھ کر جھاڑو لگانا اپنا بستر اچھے سے رکھنا اس سے کمرہ ہمیشہ اور اپنا موحلہ بھی ہمیشہ خوشگوار لگتا ہے
ہاں یہ بات تو ایک دم صحیح کی تم نے جتنا صاف ستھرا ہمارا گھر ہے اتنا ہی صاف ستھرا اپنا محلہ بھی رکھنا چاہیے ہمیں
ہاں صفائی کی اور ایک اچھی عادت یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کا مزاج بھی اچھا رہتا ہے گندگی دیکھ کر کبھی کبھی چڑچڑاپن ہونے لگتا ہے نا
ہاں بالکل صحیح کہا گندگی سے ہمیں بیماریاں ہو سکتی ہے ہمیں ابھی تو ڈینگو ہو رہا ہے ملیریا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں گندگی سے ہی ہو رہی ہے اگر ہم یہ ساری چیزیں صاف ستھرا رکھیں گے تو ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں
ہاں بالکل صحیح کہاتم میں صفائی تو صرف گھر کو خوبصورت نہیں بناتی نا بلکہ انسان کے ذہن اور دل کو بھی سکون دیتی ہے ہماری دین اسلام میں بھی صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے
بالکل صفائی صرف اپنے گھر تک سیمت نہیں ہوتی
اس لیے ہمیں روز تھوڑی تھوڑی صفائی کرنی چاہیے میرے خیال سے تو
ہاں اور ایک بات مجھے پودوں کے آس پاس صفائی رکھنا بھی اچھا لگتا تا ہے صاف ستھرا باغیچہ بہت اچھا لگتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہا تم نے جیسے ہمارا گھر اچھا ہے وہ ویسے جیسے ہم پودوں کے آس پاس بٹتے ہیں تو وہاں بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے
ہاں اور میری امی کہتی ہے کہ صفائی ایک اچھی محصلت ہے جو انسان کو اچھا بناتی ہے
بہت اچھا ہے مجھے بھی بہت خوشی ہوئی انشاء اللہ ہم ہمیشہ صفائی اور قرینے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھیں گے
آ مین اللہ حافظ
اللہ حافظ